ٹھیک ہو آپ
الحمد للہ آپ بتائیے
بس دعا ٹ افیکٹ اچھا ٹھیک افیکٹ ٹو ٹائم موبائل فون ہماری زندگی میں کتنا امپارٹنٹ ہے
میں بتاتا ہوں کتنا بڑا ہے موبائل فون آج کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے بن چکا ہے اس سے ہم فیملی اور دوستوں سے ررابطہ رکھتے ہیں آن لائن اسٹڈی کرتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں آن لائن شاپنگ اور بینکنگ کرتے ہیں
کےہم ح سبانھ اس سے ہم فیملی اور دوستوں سے رابطہ رکھتے ہیں آن لائن اسٹڈی کرتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں آن لائن شاپنگ اور بینکنگ کرتے ہیں ایمرجنسی میں بھی نیٹ ورک بہت موبائل کام آتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت فائدے مند ہوا اسے موبائل فون کے فد فائدے و نقصانات کیا ہے موبائل فون کے بہت سے فائدے جو کمیونیکیشن اور آن لائن ایجوکیشن انٹرٹینمنٹ نیویگیشن اور ایمرجنسی آپ لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں جیسے ایڈکشن ویسٹ نیند کی کمی
موبائل فون کے بہت سارے فائدے جیسے کمیونیکیشن آن لائن ایجوکیشن انٹرٹینمنٹ نیویگیشن اور ایمرجنسی میں ہیلو لیکن اس کے نقصان ات بھی ہے جیسے ایڈکشن وقت کا ضائع ہونا نیندگی کا کمی آنکھوں کا درد سوشل میڈیا کا زیادہ تر یوز کرنا اور پڑھائی پہ برا اثر اس لیے موبائل فون کو بیلنس کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے کہ نہ موبائل فون کا سوسائٹی پر اثر ہوا ہے موبائل فون کا موبائل فون نہیںئی سوسائٹی پہ بہت ب بہت سوسائٹی کو بہت بدلا ہے کمیونیکیشن بہت فاسٹ
لک اگر زیادہ تہ گیمزیا سوشل میڈیا یزے تو پڑھائی متاثر
لیکن جن لوگ فیس ٹو فیس بات کم کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے ہیں اسی لیے موبائل کا صحیح اور ذمہ دارانہ استعمال ضروری ہے موبائل فون ایڈکشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے سنو میں بتاتاوں کیسے وجہ ج ہے جی بھائی صحیح کرہ رہے آپ صح بات ہو
اور سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے ہیں اس لیے موبائل کا صحیح اور ذمہ دارنا استعمال ضروری ہے
اننیسیسری نوٹیفکیشنز بند کرنی چاہیے سونی
جا سکتا ہے موبائل اڈکشن سے بچنے کے لیے اسکرین ٹائم لمٹ رکھنے چاہیے اننیسسری نوٹ یکیشن بند کرنی چاہیے سونے سے پہلے مو موبل یوز نہیں کرنا چاہیے اور فری ٹائم سائز بک سے فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اگر موبائل فون نہ ہوتا تو زندگی کیسی ہو اگر موبائل فون نہ ہوتا تو کمیونیکیشن اور انفارمیشن حاصل کر کرنا مشکل ہوتا لوگ ایک دوسرے سے ملنا زیادہ جاتے لیکن ایمرجنسی آن لائن کال اور ڈیجیٹل سروسز کا فائدہ نہیں ہوتا موبائل نے زندگی کو آسان بنایا ہے اور بس اس کا صحیح استعمال ضروری ہے کیا موبائل فون بچے بچوں کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ موبائل فون بچوں کے لیے فائدے مند بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی
ایپس اور لرننگ ویڈیوز فائدے مند ہوتے ہیں لیکن
آن لائن لرننگ کے لیے یوز کرے تو ان کی نالج بھرتی ہے لیکن اگر وہ زیادہ گیم یہ سوشل میڈیا یوز کرے انون کی پڑھائی کا صحت پہ برا اثر پڑتا ہے موبائل فون یوز کرنے کے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم موبائل فون کو تب تک یوز کر سکتے ہیں جب تک اس میں بیٹری ہوتی ہے آج کل موبائل فون کی بڑی بڑی بیٹریز آتی ہے جو کہ
موبائل فون کی بنا زندگی ممکن ہے لیکن آج کے دور میں کافی مشکل ہو سکتی ہے موبائل فون نے کمیونیکیشن اور انفارمیشن کو بہت آسان بنا دیا ہے اس کے کے بغیر
ک کبھی بھی یوز نہیں ہوتا ہے جب موبائل فون یوز کرے گا انسان تو لگتا ہے کہ اسی کے ساتھ وقت گزارا جائے
کا سب سے بہترین استعمال میں بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ ایجوکیشن کمونیکیشن آن لائن لرننگ ایمرجنسی م میں ہیلپ اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لے موبائل فون ایک بہت اچھی چیز ہے اگر موبائل کو صرف انٹرٹینمنٹ کے بجائے لرننگ
کیا موبائل فون روز روز استعمال کرنا چاہیے نہیں روز نہیں کرنا چاہیے استعمال کیونکہ موبائل فون بہت بڑی چیز ہے موبائل فون فون اگر چاہے تو ہر بات ہر بار یوز کیا جا سکتا ہے موبائل فون پہپ ف موبائل فون پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فائدے مند ہوتی ہے موبائل فون سے انسان پڑھ سکتا ہے موبائل فون انسان کو جانور سے حیوان بنا دیتا ہے اگر انسان چاہے تو اپنا مستقبل سدار سکتا ہے موبائل فون کی بدولت سے موبائل فون جتنا چاہو اتنا کام کر سکتا ہے بس مسئلہ اتنا ہے کہ موبائل فون ہونا چاہیے ائیں گے اب جو جس کے پاس موبائل فون نہیں وہ کیا کرے وہ ٹیبلیٹ بھی یوز کر کر سکتا ہے موبائل فون کی جگہ
ہے جیسے کہ سائبر کرائم آن لائن فراڈ فیک نیوز سائبر بلیگ پرائیویسی ایشوز اور موبائل ایڈکشن جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ موبائل کو ذمہ داری کے ساتھ یوز کرنا چاہیے اور اپنی پرسنل انفارمیشن محظ رکھنی چاہیے
دیکھا جائے تو نقصان بھی بہت ہے اور فائدے بھی بہت ہیں موبائل فون فون کا صحیح استعمال اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ انسان کو پتا ہونی چاہیے کہ میں کہاں پے آن لائن کیا
بولوں گا اسمارٹ کیسے اگر ہم اسے نالج حاصل کریں آن لائن کورس کرے اچھے اچھے کام کرے تو یہ ہمیں اسمارٹ بنااتا ہ لیکن اگر ہم سارا دن ریل اسکرال کے لیے گیم کھیلتے رہے سوشل میڈیا پہ ٹائم گزارتے رہے تو آدمی لیزی بن جاتا ہے اور ٹائم ویسٹ کرتا ہ ہیں ایک چیز ہے ایک چیز میں نے دیکھا ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں موبائل فون کی وجہ سے ہماری فیملی رلیشن ملب بہت برا اثر ہوا ہے جیسے موبائل فون نے دور رہنے والوں کو قریب کر دیا ہے کیونکہ ویڈیو کال میں ہر وقت رابطہ ممکن ہے لیکن گھر میں لوگ اکثر ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے فون یوز کر کرتے رہتے ہیں جس سے فیملی بانڈنگ کم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ہم اپنے گھر وال والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر پاتے اور اس وجہ سے ہی پریس ایشوز اور ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے نا ہاں یہ دور ہو جاتا ہے
سو یہ انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ میں موبائل فون ف صحیح سے استعمال کر رہا ہوں بھی یا نہیں
اسکول اور کالج میں موبائل فونو ہونا چاہیے موبائل صرف ایجوکیشن پرپز کے لیے اللو ہونا چاہیے استاد کی پ پرمیشن سے ریسرچ یا لرننگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے لیکن کلاسز کے دوران سوشل میڈیا اور گیمنگس یہ بچے جائیں
اھے
کیونکہ یہ پڑھائی میں رکاوٹ اپناتا ہے موبائل فون کا بزنس اور جابس میں کیا رول آئ آج موبائل کو کے ذریعے آن لائن بزنس چلایا جا سکتا ہ فریلینس کی جا سکتی ہیں میٹنگ اٹینڈ کی جا سکتی ہیں اور ڈیجیٹل پیمنٹ کیے جا سکتے ہیں موبائل نے روزگار کے کے نئے موقع پیدا کیے ہیں اور بزنس کو بہت آسان بنا دیا ہے ہیں موبائل فون کو سیفٹی یوز سیفٹی کیسے یوز کرنا چاہیے اسٹرانگ پاسورڈ لگانا چاہیے
موبائل فون کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے موبائل فون کا صحیح استعمال بھی بہت ضروری ہے کیونکہ انسان ہی دیکھ لیتا ہے کہ انسان کہاں پہنچ سکتا ہے
ہو اسس
موبائل فون موبائل فون کی ہی طرح استعمال کرنا چاہیے اگر دیکھا جائے تو موبائل فون کی بدولت انسان کو آج کتنی سہولیات دستیاب ہے بس صرف موبائل فون کی وجہ سے موبائل فون بہت ہی پیاری چیز ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے تو موبائل فون کی بدولت انسان دنیا کے ہر ایک حصے میں پہنچ سکتا ہے موبائل فون کی وجہ سے ہی انسان نے خود کو کھویا ہے خود کو پا کر خود کو کھو کر تج میں ہنستا ہوں میں موبائل فون ہوں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان خود کو ہی کھ دے موبائل فون کی وجہ سے موبائل بت بہت ہی ایک عظیم عالیشان انوونشن ہے کیونکہ موبائل فون کی مدد سے انسان بہت کچھ حاص کر سکتا ہے اگر موبائل فون نہ ہوتا تو شاید آج سائنس کا بہت ہی بڑا نقصان ہوا ہوتا موبائل فون کی بدولت انسان بہت کچھ کر پاتا ہے موبائل فون کی بدولت انسان گھر بیٹھ کے دنیا دنیا کیی نیوز دیکھ سا
موبائل کے فون کے ساتھ ہر کام تیز اور آسان ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ اڈکشن اورکری اسکرین ٹائم جیسے چیلنج بھی بھر گیا ہے اس لیے موبائل کو بہلے سے یوز کرنا ایک بہترین طریقہ ہے
کرنا چاہیے اگر ضرورت پڑے تو موبائل فون اس
موبائل فون کے بارے میں شاعری ایک سناؤں گا موبائل نے سب کو قریب تو کر دیا موبائل نے سب کو قریب تو کر دیا مگر دلوں کے فاصلے کم نہ ہو سکے آن لائن تو ہر وقت رہتے ہیں لوگ آن لائن تو ہر وقت لیتے ہیں لوگ مگر آف لائن رشتوں کی کمی محسوس ہوتی ہے ہاتھ میں موبائل آنکھوں میں خواب ہاتھ میں موبائل آنکھوں میں خواب
ہ گاڈ میں ہو گئے لاکھوں میں خواب یہ گ ہاں آپ کیا بول رہے ہو موبائل
اسٹیٹیٹس بدلتے بدلتے عمر گزر گئی مگر زندگی کا اصلی حال وہی کا وہی رہ گیا
یہ انسان استعمال کرے گا اتنا ہی اچھا ہے موبائل فون بہت ہی بڑھیا چیز ہے موبائل موبائل کو گانڈ میں ڈال کے موبائل فون چلانا چاہیے موبائل فون ہی موبائل فون ہے موبائل فون اگر دیکھا جائے تو تو بہت ہی موبائل فون ہے بس